وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
بس بڑیا تم سناؤ
گھر پہ سب ٹھیک ہے شکر شکر میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
بس بڑھیا آج کس موضوع پہ بات کریں
آج اسکول سے آتے وقت ایک بات دماغ میں آئی ہم اکثر سنتے ہیں کہ جلد بازی شیتان کا کام ہو کام ہے تمہارے خیال میں جلد بازی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
بہت اچھا سوال ہے میرے خیال میں ہاں بازی اکثر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے جواب جب بالکل میں اپنی آواز اونچی میں اونچی کرتا ہوں تو سنیے بہت اچھا سوال ہے میرے خیال میں جلد بازی اکثر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے جب آدمی بغیر سوچنے سمجھنے کے کوئی فیصلے کرتا ہے تو غلط کے انکام بھر جاتے ہیں
بالکل صحیح مجھے یاد ہے پچھلے سال میں نے ایگزام کے دوران جلد بازی میں پیپر جمع کر دیا تھا بعد میں پتہ چلا کہ دو سوالوں کے جواب لکھنا بھول گیا تھا
دیکھا اگر تم دو منٹ اور پیپر چیک کر لیتے تو شاید مارکس زیادہ آتے یہیں جلد بازی کا نتیجہ ہوتا ہے
ہاں اس واقعہ کے بعد مجھے احساس ہوا کہ صبر اور نتیجہ اتنی اتنی ضروری چیز ہے
صرف تعلیم تعلیم میں ہی نہیں زندگی کے ہر میدان میں جلد بازی نقصان دیتا ہے میرا ایک دوست سائیکل تیز چلاتا تھا ایک دن وہ جلدی گھر پہنچ پہنچنے کی کوشش میں گر گیا اور اسے ہاتھ پر چوٹ آ گئی
یہ تو واقعی افسنا افسوناک بات ہے کبھی کبھی لوگ صرف چند منٹوں بچانے کے لیے بڑا نقصان اٹھاتے لیتے ہیں
بالکل اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ آہستہ چلو مگر دور دوسرو دوسروں چلاؤ
تم نے کبھی کسی کو جلد بازی کی وجہ سے کوئی بڑا مقام کھود دیتا ہے
ہ بہتر فون مل سکتا تھا
اس کا مطلب خریدے اس کا مطلب خرید داری میں بھی بھی جلد بازی
نہیں کرنی چاہیے ہاں بالکل صحی بات کہی تم نے بالکل نہیں پہلے معلومات حاصل کرنی چاہیئے پھر فیصلہ کرنا چاہیئے
آج کل سوشل میڈیا پر بھی لوگ جلد بازی سے ریکٹ کر دییتے ہیں کسی خبر کی تصدیق کیے بغیر اسے شیئر کر دیتے ہیں
ہاں اور پھر غلط افواہ پھیلانے پھیل جاتی ہیں بہت سے لوگوں کی بعد میں بھی ہو جاتی ہے بدنامی بھی ہو چاہتی ہیں بہت لوگوں کی اس بدنامے بھی ہو جاتے ہیں
یہ ایک جھوٹی خبر کتنی لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں
اسی لئے ہر بات کو جانچنا ضروری ہے جلد بازی میں کیا گیا عمل اکثر پیچیدہ بن جاتا ہے
تمہاری بات بالکل درست ہے مجھے لگتا ہے کہ غصہ بھی جلد بازی سے جڑا ہوا ہے
کیسے
ذرا تھوڑی اپنی آواز اونچی کروں گا میں ٹھیک سے سن پت ہاں میں نے بھی دیکھا ہے کہ دوستیاں صرف اس لئے ٹوٹ جاتی ہیں کیونکہ کہ کسی نے غصے اور جلد بازی میں کوئی سخت بات کہہ دی ہوتی ہیں
اور پھر معافی مانگنے کے باوجود دلوں پر نشان رہ جاتے ہیں
اس لیے علامت لوگ فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں وہ جلد بازی کے بارے حرکت سے کام لیتے ہیں
تمہارے نزدیک جلد بازی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے
ہ
یہ بات تو بالکل سچ ہے آج کل ہر چیز انسانیت ہو گئی ہے انسٹینٹ ہو گئی ہے اسی لیے لوگ لوگوں میں صبر کم ہو جا رہا ہے
لیکن حکامت یہ ہے کہ اچھے چیزوں کو وقت لگتا ہے تعلیم حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے کامیابی حاصل کرنے میں وقت لگتا ہے اچھی اچھی شکست بنانے میں بھی وقت لگتا ہے
بالکل اگر کوئی اسٹوڈینٹ اسٹوڈینٹ ایک دن میں سب کچھ سیکھنا چاہے تو یہ ممکن نہیں
ہاں روزانہ محنت اور مثال کوشش کی کامیابی کا راستہ ہے
مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے جلدی کا کام شیتان کا
یہ کہانیاں یہ کہاوت صدیوں کے تجربے کا نتیجہ ہے لوگوں نے دیکھا ہے کہ جلد بازی اکثر غلطیوں کو جنم دیتی ہے
کیا تم سمجھتے ہو کہ ہر صورت میں بری جلدی بری ہوتی ہے
نہیں ہر صورت میں نہیں اگر کسی کی مرد کرنے ہو یا کسی مصیبت زیادہ شکست کو بچانے ہو بچا نہیں وہ تو فورا ختم اٹھانا چاہیے مگر فیصلوں میں جلد واجب نہیں کرنی چاہیے ہیلو ہلو ہاں ہلو ہلو
بہت خوبیانی عمل میں پھرتی اور فیصلوں میں سوچ ہمیں ضروری ہے
بالکل لے تزم انسان کو کامیاب بناتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر جلد بازی سے بچنا چاہیئے
وقت ایگزام دیتے وقت اور سبجیکٹ چوز کرتے وقت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے
اسٹوڈنٹس دوسروں کو دیکھ کر جلدی میں سبجیکٹس چ چن لیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں
کیونکہ ان کو کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی شکایت کا خیال نہیں رکھتا ہوتا ہے
ہاں جی ہاں جی بالکل ہر شخص الگ ہوتا ہے
اسی لے فیصلہے کرنے سے پہلے مشورہ کرنا بھی ضروری ہے
مشورہ واقعی بہت مفید ہوتا ہے بزرگوں کا تجربہ میں نے غلطیوں سے بچا سکتا ہے
ہاں جو لوگ مشورہ نہیں کرتے اور ہر کام جلدی میں کرتے ہیں وہ اکثر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں
کیا تم نے کبھی جلد بازی کی وجہ سے کوئی اور غلط غلطی کی ہے
ہاں اک مرتبہ میں نے سائنس پروجیکٹ کے لیئے کہوں جلدی جلدی ملاقات کر دی میں نے سمجھا سب ٹھیک ہیں جب ٹیچر نے چیک کیا تو اہم غلطیاں نکل گئیں
پھر تم نے کیا کیا
میں نےہ میں نے دوبارہ محنت کی اور سیکھا کہ کم اور آرام سے تجم سے سخ کرنا چاہیئے
تجربہ تمہارے لیے بہت مفید رہے گا
جی ہاں کبھی کبھی غلطیاں بھی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں
مجھے لگتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے لوگ راستوں میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں
بالکل کسی کے بارے میں پوری بات جاننے کے بغیر رہنے کاامی کر لینا بھی ایک قسم کی جلد بازی ہے
اور فھر غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے چلو آج کی گفتگو سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ملتے ہیں کسی اور ٹائم آپ سے مجھے بہت مزہ آیا بات کرنے میں چلو اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا
اوے اللہ حافظ